ہاں ہاں جی السلام وعلیکم
وعلیکم اسلام
اور بتائیے سب خیریت
جی سب خیریت سے ہے آپ بتائیے آپ خیریت سے
بس بس جی سب خیریت بس اللہ تعالی کی مہربانی ہے بہت
ان شاء اللہ ہونی چاہیے
جی بس مجھے نا آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ آج کل نا ہمارے ایریے میں پردوشن کا بہت مسئلہ ہو گیا ہے
جی جی یہ تو بہت ہی سنگین مسئلہ ہو گیا یہ دنیا کا مسئلہ بن گیا ہے
جی بڑا مسئلہ میڈم بڑی پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے دیکھو ہوا پانی زمین سب متاثر ہو رہے ہیں کارخانوں کا دھواں ہے نا گاڑیوں کا دھواں کوڑا کر گگر پولیشن کی اہم وجہ ہے
جی صحیح فرمایا آپ نے لوگ دن پ دن وہی ہے نا وہ درختوں کی بھی کٹائی کرتے جا رہے ہیں ہوا کیسے صاف ہوگی پزا میں بھی اتنا آلودگی ہو گئی اسی کارن سے
ہاں بس آل دیکھو ہوا کی آلودگی سے انسانوں کو سانس لینے کی بھی تکلیف ہو رہی ہے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں پانی کی پانی کا پردوشن کی وجہ سے صاف پانی کی کمی ہو جاتی تی ہے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں
جی وہی ہے نا وہی فیکٹریوں سے کیمیکل بھی ہے گندے پانی بھی ہے یہ سب اس اس میں جاتا ہے ندیوں میں جاتا ہے یہی پانی سارا
بس مجھے نا یہ تھا کہ چلو ہم بیٹھ کے ایک سوسائٹی میں نا بیٹھ کے پارک وغیرہ میں بیٹھ کر ہم سارے نا اس پر اس مشورے پر اس پر نا ایک مشورہ کرتے ہیں
جی جی
ہے نا کہ ہمیں سبھی سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہمیں پردوشن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگوانے چاہیے پلاسٹک کا استعمال کم کرنا چاہیے
جی بہت بہت بہت ہی اچھا سوچا ہے آپ نے بہترین سوچ ہے آپ کی بہت
ہم اپنے آس پاس صفائی کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں اس کے اوپر نا ہمیں اس کے اوپر ہمیں مشورہ کرنا چاہیے تھوڑا نا ہمیں کہیں بیٹھ کر نا تو مجھے تھا کہ میں سب کو اکٹھا کر رہی ہوں کہ آپ آپ کو بھی کال کروں اور آپ سے بھی بات کروں
جی جی بہت بہت بڑھیا کیا آپ نے وہی یہی ہم جی بالکل بالکل یہی میں بھی آپ کو یہ بولوں گی بھائی پلاسٹک بیگس کا کم استعمال کرنا چاہیے پیڑ لگانے چاہیے پبلک ٹرانسپورٹس کا زیادہ یوز کرنا چاہیے
جی جی جی
ہے نا تبھی ہم اپنے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں
ہاں وہ تو ہے ہی
جی تبھی ہماری آنے والی نس یہی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے تبھی ہم ان کے لیے صاف زمین اور صاف ہوا چھوڑ سکتے ہیں
دیکھو اگر ہم کہیں باز زار وغیرہ بھی جاتے ہیں تو وہاں دیکھو راستے میں کیسے کوڑا کوڑ کوڑا کرکٹ پڑا ہے
جی
ہاں بس یہی ہے کہ ہم جب اکٹھے بیٹھے ہیں اور ساروں سے مشورات کرے سارے جنوں سے
جی جی
تا ہی تبھی ہم تاکہ ہم وہی کر پائے ہیں اپنا سارا آروگی کے بارے میں
جی جی بالکل آپ مجھے ایک چلا کر دیجیے گا کہ کب کرنا ہے میٹنگ میں ضرور کوشش کروں گی پہنچنے کی
جی جاں جی جی میں آپ کو نا اطلاع کر دوں گی آپ جی اور آپ کے جو جو بھی ہے آپ کے جو فرینڈس وغیرہ ہیں اور آگے آپ جسے بھی بول سکتے ہیں تو انہیں ضرور مشورہ کریے
جی ضرور ضرور
ہاں اور بتائیے آپ کے وہاں بھی ہے ایسا کچھ
جی بہت بہت جی بہت برا حال ہے یہاں پر بھی یہی حال ہے اب میں وہی تو بتا رہی ہوں کہ ہا مطلب ساری دنیا کا بہت ہی سنگین مسئلہ ہو گیا یہ آج پردوشن کا تو
جی جی
جی ہم تو اس چیز کے لیے سففر کر ہی رہے ہیں ہمارے بچے چے جو ہے آنے والی نسلیں ہیں ان پہ بھی بہت برا پربھاؤ پڑنے والا ہے اے سب کا
ہاں وہ تو ہے ہی
آں ہمیں ابھی سے اس کے لیے اچھے قدم اٹھانے پڑیں گے تبھی ہمیں آنے والی نسلیں جی پائیں گی ہوا اچھی صاف ستھری تبھی ان کو مل پائے گی
جی وہ تو ہے ہی دیکھو ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں کئی لوگ تو اچھے ہیں دیکھو کئی کئی جنے تو بول تے ہیں کہ اپنے بیگ ساتھ میں لے کے آؤ کہ ہم نے پلاسٹک کا بیگ وغیرہ بند کر دیا ہے کہ اس سے آلودگی بہت بڑھ رہی ہے
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے وہی ہے نا ہمیں ریسائ کل چیزیں یوز کرنی چاہیے ہمیں نہیں پھینکنی چاہے پلاسٹک ہے پیپرز ہے گلاس ہے ان کو ریسائیک کل کرنا چاہیے پلاسٹک بیگس کے است تعمال کم کرنا چاہیے وہی ہے درخت لگانے چاہیے زیادہ سے زیادہ جب یہ درخت ہی ہے جو پیڑ جو ہوائیں صاف کرتے ہیں
ہاں وہ تو ہے ہی
جی گھر کو بھی ماحول کو بھی اپنا صاف رکھنا چاہیے کچرا صحیح جگہ پھینکنا چاہیے
ہوں بڑ بڑا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے یہ تو دیکھو ہم کس کس کو بولیں گے کس کس جنے کو بولیں گے ہم کی یہاں پر آلودگی نہ پھیلاؤ
بالکل جی بالکل وہی تو میں آپ سے فرما رہی ہوں کہ یہ صرف ہمارا ہی ہمارا مطلب یہ صرف گورنمنٹ کا ہی یہ وہ نہیں ہے یہ ہم ہمارے ہر ہر ایک کو یہ چیز سوچنی چاہیے ہماری رسپانسبلٹی ہے یہ جی
جی بس دیکھو دیکھو ہمیں دیکھو آلودگی سے صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی ہو رہا ہے نقصان
بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ پرندے ہیں جانور ہیں سب وہ کیسے کریں گے وہ بھی وہ بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں
جی بالکل دیکھو ساپ اپنے آس پاس اگر صاف ستھرا ماحول ہوگا تو صحت بھی جمانت ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم آج الودگی کو نہیں روکیں گے تو آنے والی جو نسلیں ہے اس ٹھیکمر کیسے چکائیں گی پھر وہ
بالکل وہی تو میں آپ سے بس وہی میں بھی آپ سے بول رہی ہوں کہ اگر ہم وہی سب ہمیں سب سب کو اس پہ مل کر کام کرنا پڑے گا
وہی ہر شخص کا فرض ہے یہ تو ہر شخص اس کا فرض ہے کہ اپنے ماحول کا ماحول کو مطلب صاف ستھرا بنائے پردوشن نہ پھیلیں بالکل بھی
جی وہی ہمیں اپنے آج کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی سوچنا ہے
جی جی جی
تبھی ہم خوبصورت دنیا بنا سکتے ہیں جب پولوشن کم کریں گے آلودگی کم کریں گے
جی بالکل
جی تبھی ممکن ہے جب ہم سب مل کر اس کو پکا ارادہ کر لے کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں صرف بولنے سے ہی نہیں ہوگا سچ میں یہ کرنا ہی پڑے گا
دیکھو ہر شخص کو یہی سمجھنا چاہیے کہ دیکھو اگر ہم آس پاس اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں یہ تو ایک اچھے خیال مطلب ا چھا ایک وہ ہوتا ہے بھائی دل بھی ہمارا ہی خوش مزاجی ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمارا دیکھ ایریا کتنا اچھا ہے
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور فرمائیے
بس مجھے یہی تھا کہ میں نے بولا کہ چلو بھ آپپی سے تھوڑا مشورہ کر لیں اور آپ کے یہ ب آس پاس جو بھی ہے انہیں یہ ب تائیں ان سے بھی آپ مشورہ لیں کہ ان کا کیا کہنا ہے
جی جی بالکل میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گی میں سب سے بات کروں گی جیسے جس کو وقت ملے گا وہ ویسے آپ سے جڑ کے ضرور اس پہ کام کرے گا
جی جی جی بس میں مجھے نا آپ ایک بار امطلاع کر د نا میں آپ کو پھر ایک دفعہ پھر آپ کو کال کروں گی اور آپ سے پوچھوں کہ کون کون ج کون کون مطلب ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوئے ہیں
جی جی بالکل بالکل میں آپ سے ضرور بتاؤں گی ضرور اطلاع کروں گی
اور بتائیے آپ کے وہاں کوئی ہے پرابلم تو ہم اس کے اوپر بھی مشورہ لے کریں گے سب سے
بل کو پروابلم دیکھو ساری آج کل تو یہی ہے کہ ہر جگہ وہی کوڑا کرکٹ تو سدے کو ہر جگہ پروابلم ہے ہی ہے نا لوگ اپنا گھر تو صاف کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اپنے آس پاس بھی صفائی کرنی ہے
جی بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ
جی وہی نا اپنا گھر کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک بھی تو ہمارا گھر ہی ہے ہے نا جیسے ہمیں اپنا گھر صاف چاہیے ویسے ہمیں اپنے ملک کو بھی تو صاف کرنا ہے
جی ہاں جی ہاں جی
جی بس وہی ہے کہ میں بھی آپ سے وہی درخواست کروں گی ہمیں یہ سب چیزوں کو کرنا چاہیے کہ گاڑیاں کم سے کم استعمال کرے جہاں تک ہو سکے پیدل جائے اگر جا سکتے ہیں جہاں پر
بس میرا بھی یہی ہے جی جی میرا بھی یہی ہے اللہ تعالی نے ہمیں خوبصورت زمین عطا فرمائی ہے ہے نا اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے ہوں صفائی صاف ائی ہمیں رکھنا ہمارا خیال مطلب خیال رکھنا چاہیے ہمیں اپنے آس پاس جو بھی ہے ہمیں جن سے مشورہ کر سکتے ہیں ہم ان سے کریں گے
جی بالکل بالکل
تو ہم میں آپ کو نا ایک بار ٹائم سارا اطلاع کر دوں گی جو بھی ہمارا ٹائم فائنل ہوگا تو میں ایک دفعہ آپ کو پھر بتا دوں گی کہ ہم اس ٹائم اس جگہ اکٹ ہو رہے ہیں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح جیسے آپ بولیں گے ویسے ٹائم نکال کے میں آپ سے مخاطر کروں گی آپ سے
جی جی اور بتائیے سب ٹھیک
سب بڑھیا جی سب سب خیریت جی
آج کل تو دیکھ لوگ جو پیڑ ہیں جو درخت ہے وہ بھی دیکھو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں انہیں یہ بھی پتا پتتا لگ ہے ہمارے پاس اگر درخت لگے ہوئے ہیں پیڑ لگے ہوئے ہیں تو ان سے ہماری کتنی اچھی ہوا آتی ہے
ہوا آتی ہے سب سے بڑا دیکھو نا آکسیجن کا یہی تو ذریعہ ہے سب سے بڑا درخت ہی تو سب سے بڑا ذریعہ آکسیجن کے لیے یہی ہے ہاں اب دیکھو اب جب پیچھے سے یہ کوئی می مہاماری آئی تھی تو کتنی آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی ہے نا ہمیں ابھی یہ سمجھنا کہ درخت لگانے کتنے ضروری ہیں ہمارے لیے ہے نا وہی اب پانی دیکھ لو پانی بھی گندا ہے سب اپنا جتنے بھی فیکٹریوں سے کیمیکل ہے وہ سب کیا ہے سب ندیوں میں بہا دیتے ہے ہے نا اب یہ تو ہے نا کہ سب کو صاف پانی پینے کو ملتا ہے ہم لوگ تب چلو اپنے گھر میں وہ لگے ہوئے ہیں آر او وہاں سے پانی پی لیتے ہیں
لیکن جو جو عوام غریب ہے جو عوام غریب ہے وہ تو پانی پینے کے لیے مجبور ہے ان کو تو گندا پانی بھی پینا پڑتا ہے
جی جی بالکل بالکل
وہی ہے نا وہی ان کی صحت پر پھر برا اثر ڈالتا ہے دیکھو سانس کی بیماریاں ہیں الرجی جیز ہے یہاں تک کہ کینسر بھی لوگوں کو اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آلودگی اتنی زیادہ پھیل گئی ہے
جی جی جی
بہت بڑا مطلب مسئلہ ہے یہ پردوشن کا چھوٹا نہیں ہے
بہت بڑا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ تو دیکھو کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ان سے بات کرو تو بھی مسئلہ کہ ہاں ہاں ہاں ہم سے بات کی کیوں
جی جی صحیح فرما رہے ہیں آپ جی نہیں میں تو بالکل پوری کوشش کروں گی کہ جو آپ نے مجھے آپ نے مجھے جو آپ نے مشورہ دیا ہے میں آگے لوگوں سے اس بارے میں مشورہ کر کے آپ سے ضرور کانٹیکٹ کروں گی
جی جی جی آپ مجھے انتہا کر دیجیے ہاں چلو ٹھیک ہے ہم پھر بات کرتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر میں کال کرونگی آپ کو اوکے خدا حافظ خدا حافظ